ہیلو ہاں جی بولے ہاں جی بولیے اور اور بس جی ٹھیک چل رہے آجی فین بھی ہوا نہیں دے رہے نا جیسے لگ رہے جیسے گرم ہوا چوڑ رہے
پھر
بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے
ہمم ہم کل جب گھر آئے نا انسان مطلب جب انسان گاڑی میں آتا تھا جب شیشے کو تب مطلب ٹھنڈی ہوا آتی تھی کل ہم جب آئے نا اتنی گرم گرم ہوا ہے
نہیں گرمی ہے نا بہت
ب بہت زیادہ ہے اب پرڈکشن ہے شاید بارش کی
ہاں ایسے تو وہ پھر بھی کتنی بارش ہوتی ہے گرمی گرمی ہے اس مہینے اگر بارش بھی ہوتی ہے نا تھوڑی سی وہ ہلکی ٹھنڈک ہو جاتی ہے لیکن اس بارش کی وجہ سے بھی پھر پتا ہے کتنا وہ ہومیڈٹی ہوتی ہے اور وہ زیادہ پھر پروبلم کر دیتے ہے
ہمم بچے کہاں ہیں
بچے نانی حال آتے پتا ہی نہیں چلتا پھر وہ کہاں ہے کس کے پاس ہے
میرے
لیتے لیکن اب ہے نا گرمی میں سجے تین چار بجے کے بعد اگر کہیں جائیں گے اور آپ آپ مجھے ایک بات اپنے ماما کو نہیں بولا چھوٹی کے بارے میں
ہاں نہیں اس کو اس نے بولا ہے
کسنے
آنٹی نے آپ کی جو یہ ہے نا
ہمم ھمم وہی کہہ رہے نا کیونکہ میں نے کل سنا یہ سارے گئے ہوئے میں جب کل یہاں آئی نا تو ماما کہہ رہی تھی اچھا ٹھیک وہی میں سن رہی تھی میں ماما بول رہی تھی وہاں پہ وہ بھی گئی یہ بھی گئی میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ آپ نے نہیں بولا یہ بہنا کو اس نے بولا نہیں مجھے لگا آپ نے نشا کو بولا ہوگا تو اس نے ماما کو بولا ہوگا میں اس سے میں اس کو بولتی اس کو اس بارے میں لیکن پھر انسان سوچتا ہے کہ ہاں نہیں کہ پھر انسان سوچتا کہ اگر اب ہم بات کریں گے تو پروبلم ہو جائے گی اس لیے میں نے نہیں بولا میں نے بولا بھی لیکن میں نے اس کو نہیں بولا کہ میں نے اس بولا کہ کسی کو مت بتانا ہاں بولا مجھے ن اس نے بولا مجھے لگا کہ آپ نے آپ کو میں نے بولا ایسا تو ہو سکتا آپ نے تو بولا ہوگا تو میں نے بولا ہاں میں بولا نشا کو یہ جھوٹ نہیں ہے لیکن میں اس کو یہ بھی بولا کہ
پتانا نہیں نہیں میں نے نہیں بتایا اس کو پھر پرسو اام آنٹی آئی تھی
نا دانت ہم نکال ہاں پرسو نکالا ہاں اس کو بہت درد تھا اس میں بہت زیادہ اس کو دو انجیکشن لگائے ہے اس کو ایک انجیکشن سے کچھ نہیں ہوا ہے اس کو دو انجیکشنس لگانے پڑے ہیں
اس بیچاری کو بہت عذاب تھا اس دانت کی وجہ سے بھی
اس کا منہ منہ نہیں کھول پا رہا تھا تب جب اس کو دانت نکالا ہے نا اس کو پروابلم ہو جاتی ہے نا منہ کھولنے میں تو اس کو پھر وہاں پہ بولا ہے دو انجیکشنس کر کے بھی آپ ہاسپٹل جاؤ وہاں پہ دے اس نے بولا کہ میں کیسےاب ہاسپٹل جاؤں گی
ہم
کیا بول رہے ہو تو پھر اس نے یہ اس نے پھر وہاں پہ دو کہہ رہے کہ پھر دوسرا ڈاکٹر ایا اس نے پھر نکالا اس کو منہ کھولنے میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے نا ماما کو
ات سے ہم ہینڈل نہیں کرتے پرائیویٹ میں اس اس پیشنٹ کا کیس تو پھر یہ لوگ کیوں کرتے ہیں پھر پہلے کیوں نہیں جا بولتے جاو ہاسپٹل
ہمم
کیونکہ لاسٹ میں پھر بولتے جاو ہاسپٹل ہاسپٹل والے کیا کریں گے تب
ل وہی پھر اس کو تھا کل در اسی لیے پھر ہم بھی آئے نا کل ہی من سوچا اب ماما کو بھی دانت نکالا ہے تو اس کے لیے بھی آئے گی تو ہو جائے گا
اب چھوٹی کی بیٹی کی طبیعت کیا بول رہی ابھی ایسی بیمار ہے
ہاں ابھی ایسی ہی ہے خدا کر اس کو شفا بچاری کو اس چھوٹی کو پتا ہے کیا ہوا ہے وہ بیڈ سے گر گئی ہے
گر گئی ہے ہاں سنا میں نے
وہ بیڈ سے گر گئی ہے میں نے کہا چلو میں جب کل یہاائی نا تب بڑی ماما آئی تھی تبھی ہاسٹل سے تو اس نے تب بولا کہ میں یہ ہاس پیٹل سے اب آئی وہاں پہ بچاری وہ اکیلی ہے
ہمم
اب کون نہیں رہے گا اس کو وہاں پہ
کون بیٹھے گا
کل وہ اکیلی تھی ہسبینڈ بھی گھر پہ ہی تھے وہ اکیلی ہے وہاں پہ فی الحال سب کہہ رہا ہے بےچارہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اگر ادھر ادھر جانا پڑے گا تو بچی کے پاس کون رہے گا ایٹ لیسٹ دو تو ہونی ہی چاہیے
دو ہونے چاہو ہاسپٹل میں بہت ضرورت پڑتی ہے دوسرے بندے کی ایک ہی نہیں کافی ہوتا ہے ہاں ہمیں بھی تھنکل محمد الحق کو ای کو شکر الحمد للہ وہ ٹھیک نکلی
اچھا پھر دیکھا ہے
آنٹی کو پھر بولا ہے آپ کیا کر بولا ایسے تھی ممتا اللہ کو ای کو تھی
بولا کہ نام وام پوچھ کیا بولو اس کو ابھی آذان بھی نہیں دیا ہے تو نام کیا ہی رکھیں گے ابھی
ہں آذان وذان دینی تھی پھر
ابھی نہیں دیے اذان بہت زیادہ یہ ہے نا یہ آزان کیوں نہیں اٹلیسٹ ان کو آزان دینی تھی پھر جو ہوتا وہ ہوتا لیکن آزان دینی تھی
آزان دینی تھی ہاں
آذان دینی تھی پھر جو ہوتا وہ خدا مرضی میں نے کہا جب انہوں نے بولا تو وہ گر گئی میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اس میں بھی اللہ تعالی کا کچھ ٹھیک ہی ہوتا ہے کیونکہ بچے کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے وہ فکر ہوتی ہے تو جب انسان وہ ایفرٹس اپنے ڈالتا ہے نا کہ نہیں یہ میری بچی ہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا ہے یہ میرا بچہ ہے میرا مطلب وہ فیل سا آ جاتا ہے اندر سے تو میں نے کہ جبھی یہ لگ تکلیف اٹھائے گے تب تو ان کو پتا چلے گا کہ کہ بچہ کیا ہوتا ہے ہے نا ایس تھوڑی چلو وہاں سے آ کے گھر میں لیا گھمایا وہ یہ تو ویسے کیا ہو جاتا ہے مطلب وہ نا پیار نہیں بھرتا ویسے ایسیے ان کو نا محبت ہوگئی اس کے ساتھ کہ مطلب تڑپ رہ گئی کی یے کب ٹھیک ہو جائے گی کب اس کو گود میں لیں گے کب اس کو اپنے پاس رکھیں گے
ہمم
وہ بھی خدا کرتا ہے نا ٹھیک ہی کرتا ہے ہر کسی چیز میں چلو ہاں میں نے کہا چلو یے بھی اللہ تعالی کی مرضی ہے اس اس کو زیادہ اس کا ہو جائے گا کہ نہیں اس ٹائم ہے نا وہ اس ٹائم تڑپ رہی ہوگی کی یے کب ٹھیک ہو جائے گی کب میں اس کو اپ گود میں پکڑوں گی کب میں کسی کو بولوں گی کی یے میری بچ چی ہے ہے نا وہ انسان کو وہ ہونا چاہیے اب وہاں سے آ کے کوئی دے دی لو اور وہ پکڑے گی تو اس کو اس کو وہ احساس مت رہے گا کہ نہیں وہ فیل نہیں ہوگا وہ احساس نہیں ہوگا کی نہیں میری بچی ہے اسی لیے میں نےکہا چلو یے بھی ضروری ہے
اللہ تعالی جو کرتا ہے نا اچھا ہی کرتا ہاں لگ تا ہے بندے کو نہیں یے کیا ہوا وہ کیا ہوا بٹ اللہ کو پتا ہے اس میں اسی کی بھلا آئی ہے
تو
ہمیں بھی بہت پریشانی تھی نا محمد طلحہ تی ہے پوچھو ہی مت
کس کے
انب کی بیٹے کی محمد طلحہ
آپ لوگوں نے کتنے نام چینج کیے اس کے کیا کبھی زحان بولتے ہو کبھی کچھ بولتے ہو اس کو عائشہ کی طرف ہو گیا عائشہ عائشہ کو پت تہ ہم نے پہلے رکھا تھا نا زہائرہ جب آپ آپ نے رکھا تھا زنیرہ میں نے زہرہ رکھا تھا پھر وہ ہوتی رہتی تھی روتی رہتی تھی پھر اس کے بعد اس کا نام رکھا تحریم اب رکھا عائشہ اب اس کو کیا ہوا جو آدھار کارڈ ہے نا پرسوں اسکول والوں نے آدھار کارڈ مانگا میں نے نام چینج کروایا تھا لیکن کن ادھار کارڈ پے اپڈیٹ نہیں ہوا ہے ہاں میں نے میں گئی کل میں نے بولا کی اس اپڈیٹ اس نے بولا کی یے ریجیکٹ ہوا ہے نام چینج اب آپ لوگوں کو کو جانا ہے ڈی سی آفس وہاں سے آپ کو گیزٹ پے دینا ہے پھر یے میں نے کہا اب میں اتنا کہاں سے کروں کیا کروں اپر سے جو ڈی او بی ہے اس پے عائشہ جان ہی لکھا ہے اب میں سوچی اس سے بولا کی اب اس کا نہیں بنا وہ تب بہت چھوٹی تھی مطلب مجھے لگتا ہے ایک سال کی ہوگی تب مطلب فنگرس وغیرہ ہوتے ہیں فنگر پرنس نہیں لیتے ہیں بچے کا جب اسٹارٹنگ میں بنتا ہے آدھار تو میں نے کہا اب ایسا کرے گی چلو اس کو نیا ہی بنائے گی ہو سکتا ہے ویسے مطلب اس کو بنے گا کیونکی اب اس کو اپنے فنگر پرنٹس دینے ہیں
ہاں
تو اب دیکھے اب اگر ویسے چلا تو ٹھیک ورنا مجھے اس کو بہت ٹینشن اٹھانا ہے پھر اصل میں اور پتا چھوٹی چھوٹی اسپیلنگس میں بھی ہممم
تو اب ان کو سب نے بولا بس ب یہ
کیا محمد طلحہ ہمیں بھی وہاں پہ ایک طلحہ ہے نیبر وہاں پہ
محمد طلحہ
ہمیں بھی وہاں پہ ایک نیبر ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ کمزور بہت ہے بٹ ماشاء اللہ مطلب فیس اس کا ہوا نا تصویر جیسا ہے
اور ماشاء اللہ نظر سے بچائے اللہ تعالی چلو یہی ہوتا ہے نا کہتے ہیں نا کہ چاہے ماں مطلب اپنے ماں باپ ہو یا پرپ کچھ بھی ہونا جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا اس کی تکلیف میں جب مطلب ماں باپ بھی شامل ہوتے ہے تو اس کو ویسے زیادہ مطلب وہ اس کے لیے تڑپتا رہتا ہے کہ یہ کب ٹھیک ہوگا کب ہے نا اس سے زیادہ پیار بھرتا ہے وہ جب خدا نہ خاستہ کبھی بچہ بیمار ہوتا ہے کچھ تو میری ماما کہا کرتی تھی کے مطلب یہ بھی ہونا چاہیے مت لو ٹینشن ڈالو خدا پہ سب کچھ یہ چیزیں ضروری ہے انسان کے لیے
ضروری ہے
کیونکہ اسی سے پیار بڑھتا ہے اسی سے احساس رہتا ہے کہ نہیں ہمارا بچہ ہے
جھگڑا نہ ہو تو پیار کہاں سے بڑے گا یہی
ہمارا ایک ہے وہاں پہ ہلال صاحب کا دوست اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کیا تھا وہ کافی ٹائم ہمارے یہاں نا پھر آتا تھا بیچارا شام کو یہ کھانا وانا کھانے کے لیے کیونکہ اس کی بیوی اس سے بہت ٹائم سے روٹھی ہوئی تھی مطلب ایک ٹائم پہ اس کے ان لاؤس نے ان کو بولا کہ چھوڑو اب یہ بات یہیں پہ ختم کرو اب ہمیں مطلب اس کو کرشتی کو ہی ختم کر دو بیچارا اتنا ہاں اتنا پریشان تھا اسی بیچ میں اللہ تعالی کا کرنا ہوتا ہے نا اسی بیچ میں اس کی جو سانس وہ اتنی زیادہ بیمار ہو گئی کہ کوئی تب کام نہیں آیا یہی تب کام آیا
نہیں کام آیا
تو اس وقت پھر ان کا پھر سے ہو گیا پیچ اپ چلو ابھی وہ ایک دوسرے کے سا اچھے سے رہ رہے ہیں
ہمم
اور اس ساس نے اس ٹائم پہ اس کو اتنا اتنا سنایا اور پھر اس کو احساس ہوا کہ کہ دیکھو مطلب اگر کوئی اور ہوتا
ہمم
کوئی اور اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے نا اس نے بچارے نے اپنا مطلب اپنا سب کچھ اپنا کام چھوڑ کے سب کچھ اس کے لیے اور گئے وہاں پہ اس کے ساتھ رہا وہ کس نے اسے کیا اپ اپنے بچے کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے وہی اپنی بیوی اگر کچھ بھی کرے کیا بھی کرے اپنا پتی اگر کچھ بھی کرے نہیں لن ایٹ لیسٹ ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں
یہ باتیں ہوتی ہے نا جن سے پیار محبت بڑھتا ہے اور سب سے زیادہ رشتہ جو سب سے زیادہ خاص رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا لیے بھائی بہن کا نہیں ہے وہ ہے شوہر اور بیوی کا
ہمم ہے بھی ضرور جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کرتے ہیں نہ اور پھر وہ اسی پر وہ بھی بھول جاتے خدا نخواستہ اگر دونوں میں سے ذرا سے بھی آنچ کسی پہ آئے نا تو دوسرا بھول جاتا ہے کہ اسے کیا کیا ہوتا ہے کیا نہیں کیا ہوتا ہے سب کچھ
ہمم ہاں
وہی چلو ا اور سناو آ اب ہوگی آپ کی تیاری
میں کر رہی ہو کر رہی ہو
کام ختم نہیں ہوتا ہے
کام بھی نہیں ختم ہوتے ہے کیا کر سکتے
ہوں
سب سے بڑی پرابلم یہ مجھے نمک ہی نہیں آتا ہے دیکھنا
وہ میری بھی پرابلم ہے میں جب بناتی ہوں سالن تب میرا نمک میں اگر چیک بھی کر کرو گی نا مجھے لگ گا ٹھیک ہے اور جب پروسوں گی نا سب کہتے ہیں اس میں تو نمک ہی نہیں ہے میرے لی بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے
میرا بھی
مجھے بھی بولتے ہیں سار کہ اس میں تو نمک ہے ہی نہیں میں نے تو چیک بھی کیا ہوں پھر زیادہ ہو جائے گا
اسی لیے اب جیسا ہے ویسا ہے ایسے ہی رہنے دو آگے دھیں گے کیا ہوگا
ہوں وہی ہوتا نا میں بھی کہ دیکھ تو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے پھر جب وہ چیک کرتے ہو تھے اس میں تو نمک ہے ہی نہیں مگی تھی میں نے تو دیکھا اس میں تو میں نے تین چار چمچ ڈالے ہوئے تو کیا ہوا
ہاں
ہ